علی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور حضرت کیسے ہیں اپ
اج ہم بس اللہ کا شکر ہے اپ بتاؤ اپ کیسے ہو
ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے سے چل رہا ہے انسان اور اپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں بھائی جان
بس اللہ کا فضل اور آج تو یہاں سردی ہے ملک کشمیر میں
ماشاءاللہ
میں کشمیر سے
ماشاءاللہ ارے بھائی جان یہاں پہ بھی
اس وقت تو سر دے ہے ایک دو دن پہلے مطلب یہاں موسم چینج ہو گیا جس کی وجہ سے اب بہت تھوڑا سردی اور روڈ اس پر پانی بھی بہت ا رہا ہے
ماشاء اللہ یہاں پہ تو شدید گرمی ہے اب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت برسا دے
جی بالکل دراصل اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں ہم نے ملک جنگلوں کا ملک خیال نہیں رکھا داشت جنگوں کو صف کررہے ہیں
جی جی بے شک بے شک
کاٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے
دیکھے بھائی جان اللہ تبارکعالا درخت کو ایسا بنایا ہے کہ مطلب جیسید دھوپ ہو تو جب درخت کہیں ملتا ہے اپن کو تو اس کے نیچے جب کھڑا ہو جاتا ہے انسان یہ بھی بیٹھتا ہے تو ایک الگ ہی تاثیر اور الگ ہی ہوا پر انسان کو ملتا ہے
بالکل
ہے نا اور دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ آج کل انسان پیڑ کاٹ رہا ہے اور وایو میں پردوشن پھیل رہا ہے کیونکہ آ سے صاب تو مل نہیں رہا ہے
س جی ہم مطلب اپنے پیروں پر خود کلہڑی مارتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب ہمیں یہ ملب مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھے مطلب درختو ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں ہماری زندگی اسی سے منحصر ہیں اور ہم کاربن ڈائی سائڈ چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پیڑ پودے صحیح رہتے ہیں ا دیکھیے جب پہاڑی ننگے ہو جائیں گے ہماری زندگی پر برے اثرات پڑیں گے ہم بیمار پڑ جائیں گے بعد میں ہسپتالوں میں بھی بہت بھیڑ ہوتی ہے ہم نے ندی نالوں کو بھی مطلب بالکل آلودہ کیا ہے ہم کوڑا کرک بھی ندی نالوں میں پھینکتے ہیں جبک گورنمنٹ نے کوڑے دان رکھے ہیں ہم ان کا مطلب خیال نہیں رکھتے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں ہمیں چاہیں کہ ہم ہم کو چاہے کہ سے پروگرام منعقد کرے جس میں ہم لوگوں کو سمجھائے خود مطلب سماج کو یہ کام کرنا چاہے ہر کوئی کام مطلب گورنمنٹ پر نہیں رکھنا چاہے خود سے مطلب ایسے کام شروع کرنی چاہے
بے شک بے شک ماشاء اللہ بہت صحی بات کہی آپ نے باجن کیا ہوتا نا انسان خود ہی
اپنی پیروں پر کللہڑی مارتا ہے ہاں ہاں اور دیکھیے کیا ہے نا اور گندگی خود پھیلاتا ہے کہتا ہے گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہے سب ایسا نہیں اپنے پیر میں ہی لوگ گلاڑی مارتے ہیں بالکل گورمنٹ تو لوگوں سے ہی بنتی ہیں لوگ ہی گورمنٹ بناتے ہیں
صحیح بات ہے کیونکہ بھائی ہم اپنا جب صاف ستھرا رکھیں گے تو جی جی بے شکتے کہ کیا ہوتا ہے اگر خود ہی انسان اپبنے گھر کے باہر کوڑا پھینکتا رہے گا تو بدبو کتنی آتی ہے
نہیں آتی ہے بالکل
ہ لیکن انسان یہ نہیں سوچ سوچتے کر رہے ہوگے گورنمنٹ کی طرف سے سب ہوگا ایسا ویسا لیکن نہیں صفائی خود ہی کرنی چاہیے جوک کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں خود ہی کہا ہے کہ آپ صاف ستھرا رہیے صاف صفائی سے رہیے اور صاف صفائی پاکی آدھا ایمان ہے
ح نصفی مانے یہاں بالکل صحیح
جی جی
ا مطلب ہم ہم جب جاتے ہیں مطلب سیر و تفریح پر بھی جاتی ہے ادھر دیکھتے ہیں کیسے مطلب لوگ پانی کو مطلب گندا کرتے ہیں اسی میں مطلب جب کھاتے پیتے ہیں وہ مطلب اسی میں ڈالتے ہیں بعد میں جو بچہ کچا مطلب کھانا ہوتا ہے وہ اسی میں ڈالتے ہیں پانی میں آج سے دس پندرہ سال ہم یہی پانی پیتے تھے اس سے مطلب ہمارا پورا ہضم ہوتا تھا جب ہم کچھ کھاتے تھے ایسا لگتا تھا جب مطلب ہم اس کا پانی کا استعمال کرتے تھے کھانے کے بعد پھر ہم کو اور بھوک لگ تھی اس سے مطلب اچھا ہزم ہوتا تھا پورا
اچھ
آج کل ہم اگر یہ پانی پیئیں گے مجھے اندیشہ ہے کہ ہم بیمار پڑ جائیں گے اللہ تعالی لیے رکھیے ہے ہمیں ان کا مطلب اچھی طرح سے استعمال کرنا چاہے اپنی زندگی میں لیکن ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے ہیں خود کو مطلب نقصان پہنچاتے ہیں اپنے ہی کاموں سے جب ہم ایسے کام کرتے ہیں
بہت صحی کا بھائی جان لیکن پتاہ ہے بھائی جان اس آج کل لوگ کیا کرتے دیکھیے انسان نالے کا پانی کارخانے کا پانی
پانی کہاں جا رہا ہے ندی تالابا اور وہی پانی سپلائی ہو کا پا گھر پارا گھرمارا ہے نلکے
دیکھیے کیا ہے نا اللہ تبار کے پانی میں بھی شفت دیا ہے کہ اگر انسان تین سال سے پانی پی رہا ہے تو وہ اپنے لیے صحت مند ہے
ملک اس کی اہمیت جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ملک
اور لیکن کیا ہے ن کہ بھجن آج کل جو بیماری اندر کی جی جی
جییک ہے
جی بائی جان
ہمیں چاہے کہ مطلب اس سرمایہ کو سرما کی حفاظت کرنی چاہیے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ کیسے مطلب انناف شناف پوسٹ شیئر کرتے ہیں چند لائکس کے لیئے یا مطلب ویوز کے لیئے اسے بہتر تھا اس سے بہتر تھا کہ ہمیں ہلو
جی جی جی بھائی جناب آ رہی آواز
ہاں اس سے بہتر تھا کہ ہمیں مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہے تھا گھر سے ہی شروع کرنا تھا ایک دفعہ مطلب ایک جنگ چل رہا تھا صحابہ کے دور میں اس جنگ میں مطلب صحابہ ایک کمانڈر تھاؤ اس نے مطلب حکم کیا صحابقک کہ مطلب جو بوڑھے عورتیں ہوں گے یا مطلب کوئی بزرگ ہوگ یا سر سبز پیٹ درخت ہوں گے ان کو
جی
پٹنا نہیں اسے پتا چلتا ہے کہ مطلب اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری زندگی میں
ماشاء اللہ اللہ پاک کے فرل وکرم سے بہت اہمیت ہے درخت کی
یہ سب سونا ہے اس سے مطلب کشمیر کی خوبصورتی اسی سے بنتی ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو اسٹیٹس ہیں ہندوستان میں روڈس مطلب پیڑ وہ مطلب لگاتے ہیں جس سے مطلب آکسیجن پیور ہوتا ہے ادھر مطلب پولیوشن زیادہ ہوتا ہے سرو پیر لگاتے ہیں ہمیں شکر کرنا چاہے تھا اللہ تعالی کا نے مطلب ہم کو یہ مفت میں دیے تھے ہمارے جنگلات سر سبز تھے پہاڑ سر سبز تھے سے کتنی ٹھنڈی ہوائ آتی تھی کتنی دوائی نکلتی تھی وہاں سے اور جب کوئی پیڑ خود بخت خود سٹ جاتا تھا وہ ہم مطلب ایندھن کے کام میں استعمال کرتے تھے آپ دیکھیں مطلب آج کل جو پیٹرول پر من سب لوگ مطلب اس پر ڈپینڈ ہیں گاڑیوں کا استعمال بے تحاشا ہوتا ہے اگر کسی کو مطلب کوئی مطلب دکان کے پاس جاتا ہے وہ بائک نکالتا ہے اگر مطلب دو منٹ یا تین منٹ کا سفر ہوگا مطلب گاڑی نکالتا ہے سے مطلب ہمارا ماحول بھی گندا ہو جاتا ہے پورا کاربن مناکسائڈ ماحولت میں مطلب اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے
ماشاءلہ بہت صحی کہا آپ نے بھ جان لیکن کیا ہے نا دیکھیے آج کل لوگ کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری سے لوگ دور ہٹتے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کو کیا ہے اپنی خود ہی ایک وہ رکھنا چاہیے کہ بھائی ہمیں اپنے طور طریقے جوتے ہیں دیکھیے سب طریقوں نے ہمارے فرمایا کہ ہمارے نبی کی سنت پہ جو چلتا ہے وہ ہمیشہ سب خوش رہتا ہے
وہ اس میں بہت مطلب حکمت ہوتی ہے متبری باتیں ہوتی ہیں حضر ص وسلم کے جو فرمان ہوتا ہے یا اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اس میں ہماری ہی فائدہ ہو لیکن ہم اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم خود کا مطلب نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہے لیکن فائدے کے لیئے کوئی نہیں سوچتا ہے اور دیکھیے ہسپتالوں میں کتنی بھیڑ ہے کتنے بیمار پڑ رہے ہیں لا علاج بیماری مطلب عام ہو رہی ہیں
ا شک بھجن اشک
ہمیں مطلب اسپورٹس ایکٹیویٹی مطلب میں حصہ لینا چاہے یا سائیکلنگ وغیرہ مطلب ٹرانسپورٹ کا کم استعمال کرنا چاہے ہم کو جسے مطلب یہ ماحول بھی
صحیح کہا آپ نے بھائی جان لیکن کیا ہوتا ہے دیک کیا آج کے دور پہ بھائی جان یہ ہوتا ہے کہ کہ آج کے دور پہ اگر کہیں تھوڑا سا دور بھی جانا ہے تو لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ہاں ہاں لیکن ہے کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ تھوڑا پیدل چل رہا تو شریر کو ایک جو اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے شریر پہ اپنی جو آلودہ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ کم سے کم کم ہوتی ہیں فیٹ وغیرہ یہ سب اللہ تبارک تعالی نے کہ جتنا پسینہ انسان کے نکلتا ہے اس سے کئی بیماریاں ہٹتی ہیں
بالکل آخرکار کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے مطلب ٹرانسپورٹ کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں غیر ضروری مطلب گاڑی نکالتے ہیں مطلب پائیدل نہیں جاتے ہیں جس کی جس کی وجہ سے صحت خراب ہو جاتی ہے فائنلی مطلب ڈاکٹر ہمیں صلاح دیتا ہے کہ آپ واک کرو ہےیکن نہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پارک بری ہوئی ہوتی ہیں اس میں مطلب ہر کوئی واک کر رہا کہ رہا کیا ڈاکٹر نے صلاح دی ہے کہ واک کرو اس سے مطلب فیٹی لیور کیلسٹرول وغیرہ جو آج کل کے یہ لالاج اللہ تال تل بچائے ہمیں ان بیماریوں سے ان بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اب لوگ پائیدل جاتے ہیں واک کرتے ہیں بہتر تھا کیا وہ مطلب اپنے روز مرہ زندگی میں بھی مطلب وہ ٹرانسپورٹ کا استعمال نہ کرتے سوائے اس کے وہ مطلب پیدل ہی چلے جاتے تو اس سے مطلب صحت بھی ٹھیک ہوتی تھی ان کی ہمیں ایسی باتوں پر مطلب تھوڑا غور و فکر کرنا چاہے اور سوشل میڈیا ایک اچھا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسروں کوئی مطلب
آج کل کیا ہے نا بھائی جان دیک سوچ سوشل میڈیا سے انسان جو مطلب جن کے پاس کام دام نہیں ہے آج کل سوشل میڈیا آج کل کما رہے ہیں اللہ تبارک تعالی کہیں نہ کہیں ایک ذریہ بنا دیتا ہے ا لیکن بھائی جان آپ سے بات کری ماشاء اللہ بہت اچھا لگا اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب ایسے ہی ایک رہے نیک رہے اللہ کے راستے نہیںئی بکن بتائے ہوئے رستے پہ چل
بالکل بالکل شکریہ مجھے بھی آپ کے ساتھ بات کرنے میں بہت مزہ آیا اور بہت مفید باتیں آپ نے بتائی جو مطلب زندگی میں اتارنے کے قابل ہیں وہ باتیں جسے ہمیں فائددہ پہنچے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ عیال میں اور آپ کے اہل عیال کو بھی سلامت رکھے
امین امین
ہاں خدا حافظ آئندہ بات ہوگی اللہ حافظ